السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
آپ ٹھیک ہو ہاں میں ٹھیک ہوں
اب سب گھر پہ شکر اللہ کا آپ کے گھر پہ سبھی ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا کیا کر رہی ہو
بس اپنا کام کر رہی تھی
چائے پی
نہ ابھی نہیں
کیوں
ابھی ٹائم ہے
اچھا اچھا باقی سب ٹھیک ہے
ہاں اللہ کا شکر ہے آپ نے پراٹے کہاں سے اچھے لگے لیے تھے
لال چوک سے
لال چوک سے اچھا ٹھیک ہے
وہ گئی تھی نا لال چوک کور لانے وہی سے لایں
ہ کیا لانا تھا آپ کو
مجھے نہیں خوشی کو لانا تھا کور
کون سا کور اچھا سبھی سوٹس کا کتنے میں آیے
سیون تھاؤزینڈ میں شاید
اوہ اوہ اوہ
ڈوپٹے کھالی
خدا یا رحم
آج مہنگائی بہت ہے
بہت زیادہ کیا ہی کر سک کا بولو
بس ٹھیک شکر ہے اللہ کا
کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے نا
ہوں وہ تو کرنا ضروری ہے
آج نارتھ سائڈ سے بارش پڑ رہی ہے وہ بھی ایکسٹریم
وہاں کا پانی یہاں نہیں آتا ہے مت
نہ نہ نہ
موبائلس
لیکن ہر جگہ اللہ رحم کرے لیکن ہر جگہ اللہ رحم کرے جہاں جہاں بارش پڑ رہی ہو اس اس جگہ
میں نے پھر بھی کہا مت آتا ہے وہ پانی ادھر پھر کیوں نہیں لگ
لیکن ہوا مس یہی ہے نا یہ بارش بارش وغیرہ میں نے سوچا نکل جانے تو یہ دو تین دن تو پھر لگا ہوں گی
تب مت اے گا
کیا ہوا خدا کرے گا رحم اور
کو ٹائم
ہاں
ہوں ہوں کچھ خطرہ ہے
نہیں یار کوئی خطرہ نہیں
سچ میں ہاں مجھے تو آپ کے باتوں سے لگ رہا ہیں خطرہ
نہ
پھر آپ نے کچھ سامان اٹھایا کچھ
نہیں اللہ کی قسم کیا ہوا تمہیں
اچھا ٹھیک اور
بس ٹھیک
اور کیا سوچ رہی ہو
نہیں سوچ کچھ نہیں رہی ہوں میں سوچ رہی تھی پتا نہیں حیا آئی کی نہیں
حیا کہاں تھی
ہمیں ہے وہ ہے نا وہاں کنی پورم میں
کل سے وہ ٹیوشن نہیں گئی پھر آج
نہ وہ کل شام کو آیا تھا اس کو ساحل تو لے گئی وہ کہاں اسے پڑھنے دیتے ہے لیکن اصل میں اس نے انہوں نے اس کو اتنا پالا نا
ہاں
مطلب ان کا دل ہی نہیں لگتا ہے حیا کے بغیر
ہوں ٹھیک گندا ماریہ معاویہ صرف مجھے ہنستا ہے ہم اور سناؤں
ہ آپ کو پتا ہے مجھے اردو کرنے کی عادت لگی ہے نا میں آج رات بھر اردو کر رہی تھی نیند میں مجھے پتا ہے میں بوٹ ارے سننا مجھے نیند بہت زیادہ تھی لیکن میں جب کروٹیں بدل رہی تھی یا کچھ جیسے مجھے جاجی کو بلانا تھا مطلب ایسے ہی نا نیند میں میں اردو میں بات کر رہی تھی ایک بار واش روم بھی اٹھی نا میں نے اس کو پتا نہیں اردو میں کچھ بولا پانی لاؤ یہ یہ میں سوچ رہی ہوں خود کے ساتھ یہ میری زبان کو کیا ہو گیا آج میرے ربا تو رک کیوں نہیں جات تی ہے اس اردو سے ہاں وہی ہیں نا
اس میں اب کشمیری آنا چاہیے
بھیا کو بھی کل کچھ بول رہی تھی تو
ہوں
یہ مجھ میں نے اردو میں بولنا اسٹارٹ کیا تھا میں خود ہی پھر سوچتی ہوں یہ مجھے ہوتا کیا ہے ہاں اب کشمیری میں آنی چاہیے تھی انشاء اللہ وہ بھی شاید آئے گی
ہوں اور سنا وہاں بھی لوگ کر سکتے ہیں
ہاں صبح ہی رانی فون کر رہی تھی ڈریکٹ نا فون وہ اسی ٹاسک کے لیے کر رہی تھی کرو میرے ساتھ تو بہت کام کرتی ہے بہت زیادہ کام اور وہ کرتی ہی نہیں ہے پتا نہیں آربی وغیرہ کے ساتھ پرسو کی اقرا کے ساتھ کی زیادہ وہ نہیں کر پاتی ہے سسرال میں ہے نا
اچھا وہ وہاں پہ بیزی ہوگی
ہ وہاں کہاں ہوتی ہے پھر کال ہاں گردن میں مجھے لگتا ہے فارک ہی ہے کیونکہ وہ تو ٹھیک سے وہاں وہ ہوگی کھایا ہوگا کچھ ٹیبلیٹ وغیرہ تو بچاری کرے گی بھی کیا
اور
آپ بولتے ریسٹ وہ تو اس سے وہی ریسٹ کرتی ہے وہاں تو اس کو ریسٹ ملنے سے رہا
وہاں پہ کیا انہوں نے کام ختم نیپورہ میں
آ ہاں سب کچھ ختم کیا کام
کے انگیجمنٹ کا
نہیں وہ شاید آ ابھی نہیں ہے وہ شاید لیٹ تھی سپٹمبر میں ہے شاید
اچھا ٹھیک
اچھی بات ہے نا سپتم نہیں سپٹمبر کے لاسٹ دنوں میں ہو بھینا تو اب یہ سیلاب ٹینشن ختم ہوا ہوگا ہم بھی آرام سے اور گھر کا ہی کھانا ہوگا
ہاں آیی تھینک سپٹمبر ہم میں نہیں آ سکتی
کیوں کیا ہوا
کیونکہ ہماری شادی ہے نا اس دن
او شادی کی بچی کام بس آنا کیا ہوگا دو دن
وہی نا یہاں پہ بھی مت ہوگا گھر میں تو اس ہفزا جی کے کزن کو بھی ہیں ماما کی بھائی کے بیٹی کی بھی ہیں
حفزا جی کی کزن کو کب ہے ہاں سپٹمبر ہاں اب مجھے نہیں پتا کب کیا رکھیں گے ستسک کمبخت میڈ تو رکھ سکتے ہیں نا
پتا نہیں
اگسٹ ہاں بند ہے کریں گے کیا
بارش کیا بند ہی نہیں ہوتی ہے
ہوئی جو
یہاں سے نہیں ہوئی
یہاں بھی پڑ رہی ہے لیکن دھیرے دھیرے ٹپ ٹپ وہاں بھی ہے نا کافی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی یہ زیاد نہیں یہاں پھر نہ نہ یہاں پہ زیادہ نہیں ہے
اچھا ٹھیک پھر مت ہوگی پھر کل کئی جگہوں پہ یہ کم ہے کبھی جگہوں پہ زیادہ ہے ہاں
اتنی بھی نہیں ہو رہی ہے یہاں جس سے ٹینشن ہو جائے
یہاں کا کہاں ٹینشن ہے وہ گاؤں میں نہیں پڑنی چاہیے
وہاں ابھی کوئی بات نہیں من
گھالی نے فون کیا انہوں نے کچھ تیاریاں کی
گھالی نے کل فون کیا تھا آج تو میں اس کے ساتھ بیذیتھی نہ اب کہاں ملا ہے یہ تو ختم کرنا ہے نا گرجا بولا نہ مینے کل ہی وہ سوفا لانے گئے تھے کلچ لانے گئے تھے
کیا لانے کے لئے
کاؤش لانے گئے تھے
ہوں
کمرے کے لیے جہانا جی بھا یا تھا وہ آفٹر سرجری
اچھا ٹھیک وہاں پہ کیا لگانا ہے
بولو وہا جگہ ہے تو کونس لگاے گے
اچھا پھر کتنے مل آیا
مجھے نہیں پتا لا یا ابھی کہ کیا کیا وہ مجھے نہیں پتا گئے تھے تینوں اللہ اپ کی حفاظت کرے اور ساحل باسط اور اقصاء
اچھا ٹھیک ساحل آیا واپس
ارے وہ تو آٹھ ہی دنوں میں آ گیا تب ہی اس کو بس ایگزام ایج دینا تھا وہ کام کیا تو گھر آیا اس کو وہاں کیا کرنا تھا
اب وہ وہاں نہیں جاتا ہے ناں
نہ اچھا ہے اس کو آفس گھر ہے لیکن وہ قید ہے گھر پہ
وہ ہاں اور کیا باہر کا کام ہی ایسا ہے
ہاں عمر کو کوئی ایسی کمپنی ملتی
ہاں ملتی ہیں اس کو وہ خود بھی نہیں کرتا ہیں شاید ٹرائی
نہیں اس نے بولا مجھے اب سبجیکٹ نہیں ہے جو اس ساحل کو ہے نا بولا اس وہی کام ملتا ہے وہ وہی کمپنی میری میرا وہ وہی ہے سبجیکٹ
اچھا یہ اپنا اپنا کام ہوتا ہے
ہاں اور کیا فی الحال بابا تھو تھوڑی سا بن جاتے ہیں
وہ واحد ایک ہی تھا
وہ نا وہ کھا سکتے میں نے صوفہ جان کو بولا صبح
ہوں
میں نے بولا یہ یہ جو بچوں کا ڈاکٹر وہ بولتا ہے بچوں کو ایسے مت دو وہ کرو وہ نہ وہ ڈاکٹر پتا نہیں کچھ نام ہے اس کا
اے جلدی
ہاں اس نے بولا ہاں آپ اس کی کیمنٹس چیک کر لو آپ دیکھو اس وہ کیا کیا بولتے ہیں میں نے بولا اسے اس نے کیا پڑھا ہے بچوں کا بھی بولتا ہے بڑوں کا بھی بولتا ہے اس کو ہیلال بابا ہوا ہے وہ پھر ہنستی تھی میں نے بولا میں تو کبھی نہیں گئی ہوں اس کے پاس شوق عمر بھیجیں ہیں لیکن وہ کہتی تھی اس
وہ صرف نوز اور کان صاف کرتا تھا اس کو ایک ہی کام تھا قسم سے سچ ہے وہ نوز نا ناک صاف کرتے رہتا تھا
آپ اسےجیسے وہ آ آپ کو کیا ہوا ہوگا اسٹاما وہ کیا وہ روز آپ کے سامنے ناخن صاف کرتا آپ لوگ بولتے تھے اسے
نہیں ہم اشارہ کرتے تھے وہ سمجھ لیتا
ہاں اشارہ کرنےسے کہاں کوئی سمجھتا ہے جب اس کو پتا ہوگا بارش ادھر زوروں سے ہو رہی ہے ہاں امم اور سناوں
بس ٹھیک ہے میں کیا کر رہی ہوں
ہوگئی نماز پڑھ لوں
ماما کو کہو وہ سوٹ سب کو پسند ہے ہے یہاں پہ
ہاں میں نے اس کو بولا اس دن ماما کو بہت پسند آیا وہ اب چلو واپس کرواٹھکے بیٹھ جاؤں گی
نہیں اب میں کھانا پکاؤنگی پہلے
چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ امم